ہیلو
السلام عیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم ٹھیک
وعلیکم السلام ہاںچی سے آپ ٹھیک ہو
ہاں گھر میں سب ٹھیک
ہاں شک کر اللہ کا آپ سناؤ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بہن ٹھیک ہوئی
ہاں ہاں ٹھیک ہی تو ہے
اور کھانا کھایا
نہیں ابھی کھانا نہیں کھایا آپ سناؤ خچھ
شکر اللہ کا
ہاں میں بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہی تھی ٹھیک ہے پانی کتنا کم آتا ہے اب پانی کتنا آلودہ ہوا ہے پانی ہمارے زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے
ہاں یہ بات بھی تو ہے پانی تو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے
آپ کو پت ہے
کیا
ہمیں پانچ دنوں سے پانی ہی نہیں ہے
یہی حال ہمارا بھی ہے ہم کو تین دن ہو گئے پرانی نہ آئے ہوئے صاف پانی بھی پینے کے لیے نہیں آتا ہم کو باہر سے پانی لگانا پڑتا ہے بسلری بوتل جو آتی ہے نا وہ ہی لانی پڑتی ہے ہم کو ایک تو اس دھرتی پہ تین ہی پرسنٹ پانی پینے کے لیئے ہے وہ بھی نہیں ملتا ہم کو
ہاں ورن کیا لیکن کیا بولتے ہیں اس کو یہ پانی اب دن ب دن کم ہوتے جا رہا ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے نا ابھی اصل میں
ہاں پانی کی تو کوئی قدر بھی نہیں کرتا سب پانی آلودال ہو رہا ہے اور پانی کم ہوتا جا رہا ہے
ہاں ورنہ کیزایا ہو رہا ہے یہ پانی
ہاں پانی ضائع نہیں ہو رہا ہے پانی ضائع کیا جا رہا ہے لوگ ضاع کر لوگوں کو پانی کی اہمیت ابھی پت پ نہیں ہے جب ان کو پتا چلے گا نا کہ یہ پانی ہمارے زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے تو وہ لوگ اس پانی کی قدر کریں گے
ہاں بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے اب دیکھو کہ پانی کتنا مطلب نا ہم جب نہاتے ہیں تب بھی ہم باتدھ میں ایسے ہی باتب میں ایسے ہی یہ نل نل کا چھوڑ دیتے ہیں نا
ہاں اگر یہ لوگ کرتے ہیں نا ایسے
ہوتا ہے پانی تب بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم سوچتے ہی سوچتے ہی نہیں ہے کہ آنے والی نسلوں کے کے لیے یہ کتنا مطلب بھاری پڑ جائے گا
ہاں ان لوگوں کو اصل میں پت نہیں ہے کہ اگر پانی ختم ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا کھانا کیسے پکے گا ہم کیسے جیئیں گے اور ان کو ایک کام کرنا تھا جس پانی سے نہاتے ہیں اسی پانی سے کپڑے دھونے تھے تھے اسی پانی سے ان کو کچھ صاف کرنا تھا وہ پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بارش کا پانی آتا ہے وہ جمع کر کے کپڑے دھونے تھے
کپڑے کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرنے تھے
ہاں بہت چیزوں کے لیے برتن دھونے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے پیر دھونے کے لیے منہ دھونے کے لیے تو صاف پانی چاہیے لیکن باقی چیزوں کے لیے ہزار کامیں ہیں جس سے اس پانی سے ہوں گے ضائع مطلب کرنا ہے
بالکل صحیح بات کہی آپ نے لیکن آج کے لوگ مطلب آج کے لوگ نہیں ان میں ہم بھی آتے ہیں ہم اتنا پانی سے آیا کرتے ہیں کہ مطلب اب سوچو ہی مت ہم کتنا پانی سے جایا کرتے ہمیں یہ پتا مطلب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم جب آگے آگے بڑھیں گے نا ہم میں ہم کو کتنی پروابلم ہوگی
بچی کے بچوں کو ہماری جو آگے کی جنریشن ہو ہمارے آگے کی جو دوسرے لوگ ہوں گے ہمارے بچے کے بچے ان کو بہت دقت ہوگی وہ سوچے گی کہ ہمارے پوج ہمارے دادا پر دادا کیا کر تھے وہ ہمارے لیے انا گندا پانی چھوڑ لیے اور ہماری قدر نہیں کرتے تھے وہ ہم کو پھر بولیں گے کہ ہم کو کسی چیز کی قدم نہیں تھی
ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمار مطلب اللہ نے ہمیں یہ ایک اہم مطلب انمول سے نعمت سے نوازایا ہے نا
ہاں
ہم اس کی بے قدری کر رہے ہیں
ہاں سب کر رہے ہیں
ہمیں ملے گی آخ رات میں ضرور ہمیں پانی مطلب اب چھوڑو اب ضائع کا اب ضائع ہوتا تھا تو پھر ہم پھر بھی ن پانی یوز کرتی تھی لیکن اب اس کا سوچو کہ جب ہم یہ کرتے ہیں پانی میں کوڑا ڈالتے ہیں تا
وہی پانی گندا کرتے ہیں پانی کو پینے لائق نہیں بنا دیتے ہیں پانی کو ایسے ہی ویسٹ کرتے کہ ہیں ابھی ان کو پانی کی قدر سمجھ نہیں آئے گی
کیا جاتا ہے
ہاں ان کو پانی کی قدر آپ کو پتہ ہے کب سمجھ آئے گی جب پانی پورا ختم ہوگا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
جب پانی ختم ہوگا پھر پیئیں گے کیا پھر پکائیں گے کیا پھر کھائیں گے کیا
اور اور یہ پانی صرف ہمارے لیے متنا ہے ضروری جو زمین پر موجود ہر زندہ مخ لوک ہے نا جو زندگی مطلب جی رہے ہیں ابھی ان کے لیے پانی حت
درخت ہے اگر اگر پیڑ کو پانی نہیں ملا ہم کو آکسیجن نہیں ملے گا جب ہم کو آکسیجن نہیں ملے گا ہم بچیں گے کیسے
صحیح بات ہے آپ جیسے انسان جانور وہ د سب قوانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا کرتے ہیں پانی پینے کھانے پکان سفائی کرنے اور کھیتی باڑی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہے نا
ہاں بہت ضروری بہت زیادہ ضروری
ہاں ہاں اور اگر ہم پانی نہیں پیئیں گے ہم صحت مند کیسے رہیں گے
ہاں کیسے رہیں گے ہمارے لیے تو پھر پانی ہی سب کچھ ہے پانی سے ہی سب کچھ ہوتا
ہاں پانیانی صحت مند زندگی کے لئے بنیادی اہمیت رکھتا ہے
ہاں
اور ہمارے جسم جو ہے نا زیادہ تر پانی پر ہی زندہ رہتا ہیں مطلب وہ کھڑا رہتا ہے اگر ہم صاف پانی نہ پیئیں تو ہم کتنے مختلف بیماریوں سے مطلب یہ کرنی ہے
ہاں یہ بات بھی ہے ہاں ہاں
اور وہ بیماریاں پھر پتاہ نہیں پتا پتہ نہیں کہاں سے پھیلتی ہے
ہاں اور ہے نا یہ لوگ جو ہے نا آج کل کے مطلب ہم بھی میں بھی آپ بھی یہ پانی کی قدر نہیں کرتے میں پانی کی قدر نہیں کرتا مگر آگے سے میں سوچوں گا کہ پانی کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ پانی ہمارے اس لیے بہت ضروری ہے میرے کو سمجھ آ رہا ہے کہ پانی کے بغیر کچھ نہیں ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اگر ہمیں پانی ہی بچ پچانا ہے اب بارش کا پانی اپ دیکھو بارش کتنا پڑتا ہے بارش کا پانی ہمیں جمع کرنا ہے اور کپڑوں کے لیے کھیتی باڑی کے لیے اور اگر ہم پیورٹ میں ڈالیں گے نا وہ وہ اتنا صاف ہوگا کہ پینے لائق بھی ہو سکتا ہے
ہاں بالکل
اور اگر وہ ابال لیں گے اس کو تو سب کچھ ختم ہوگا
ہاں ابولنے سے تو ہر کچھ صاف ہو جاتا ہے ہر کچھ ہاں
لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب بارش پڑتی یہ تو وہ بارش کا آپ چھوڑو مطلب بارش تو بعد کی بات ہے ہم جو صاف پانی ہمارے گھروں میں آتا ہے نا پانی جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بھی ہم ضائع کرتے ہیں
کچھ مطلب کبھی اگر سوچتے ہیں نا جی
آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کو پتا ہوگی پچھلے زمانے والے لوگ کیوں پانی کی قدر کرتے ہیں کرتے تھے
کرتے تھے کیونکہ ان کو پتاہ تھا کہ آگے والی جنریشن کو یہ دیکھنا نہ پڑے کہ پانی گند
ہاں آگے والے نسلوں کو دیکھنا نہ پڑے کہ پانی کم ہے آپ لوگوں کے لیے لیکن ایک وجہ تو ان کے لیے بھی مطلب یہ تھی کیونکہ ان کو دور سے پانی لانا پڑتا تھا
ہاں ان کو کھیت ندیوں میں پانی لانا پڑتا
ان کو مٹکوں میں جو مٹکے ہوتے تھے نا ان کو اس میں پانی لانا پڑتا تھا اور پھر گھر آنا پڑتا لیکن آپ دیکھو ہمیں گھر آتا ہے پانی اسی لیے ہمیں بے قدری ہوئی نا ہمے ہم نے اسی لیے پانی کو بے قدری کی
ہاں ہم نل کا چھوڑتے ہیں اور پانی کو ویسٹ کرتے ہیں میرا بھائی جوب واش روم میں ہوتا ہے نا وہ دو گھنٹے نل کا آن رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے
ان کو ان کو اس کی قدر نہیں ہے زیادہ تر ہم اتنا بھی خرچ نہیں کرتے ہیں پانی مطلب ضائع نہیں کرتے ہیں پانی لیکن پانی کی قدر تب پتہ چلتی ہے جب پانی نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے ہمیں پرسوں لایا تھا ایک وہ لیبر ہوتا ہے نا مزدور ہوتا ہے نا ہم نے وہی لایا تھا تھا دن کے لیے ہمیں اس کو کملے وغیرہ دینی تھی تو ہم نے اس کو لایا صبح
ٹھیک
دن میں پانی ہی نہیں تھا بالکل بھی پانی نہیں تھا ہمیں دن میں اور اس کو بھی پیسے چڑھ رہے تھے ہم اتنے پریشان ہوئے ہم رونے پہ چڑھے تھے تا
وہ تو ہوگا ہی ہمارے گھر پہ کبھی ہمارے گھر پہ بھی ایک بار ایسے ہی ہوا کہ مطلب میرے چاچو جو ہے نا اس کو کھانسییا مطلب اس کو بہت زیادہ وہ بیمار ہو گیا اس کو اب ڈاکٹر نے بہت دن میں اس کو دو لیٹر پ پانی پینا ہے ہمارے گھر پہ اتنا پانی بھی نہیں تھا کہ وہ پی سکتا تھا ہم پھر پڑوسیوں کے پاس جاتے تھے ا ہم جاتے تھے باہر بسلری کا پانی لانے کے لیے اس ٹائم ہم کو پانی کی قدر آ گئی مگر ابھی ہمارے پاس پانی ہے نا ابھی ہم کو
بالکل صحیح کہا آپ جو تب ہم نے جو پڑوسی ہیں نا ا تب ہم نے پڑوسیوں کو پانی مانگا کہ وہ خرچ کرے تھے ان کو پانی تھا انہوں نے بھی تب نہیں دیا ضرورت پہ کوئی کام ہی نہیں آتا ہے پھر ہم گئے پوفی کے گھر ان کو بولا کہ ہمیں پانی دو آپ کو پتا ہے ان کو لائٹ ہی نہیں تھی کیونکہ پانی سے ہی لائٹ بنتی ہے نا پھر ہمیں اتنی ہمیں تب اتنی مشکلات سے چلنا پڑا ا بول و ہی مت
چلو ٹھیک ہے میرے پیٹ میں نا تھوڑا سا درد ہے میرے کو پتا نہیں کیا ہو گیا میں آج دن بھر بول رہا ہوں درد ہے کھانا کھاتے ہیں نا پھر کرتے ہیں ہم کوو بات بائے بائے
نہیں پہلے مجھے ایک بات بتاؤ اگر تم لوگ کو پانی آئے گا تو مجھے دو گے مطلب اگر میں ٹپ دو تین لاؤں گی میری ہیلپ کرو گے پھر پانی دینے میں
ٹھیک ہے ٹھیک
چلو میری ہیلپ کر لینا پلیز مجھے پتہ ہے آپ کر لو گے اب میری مدد کر لو گے اب چلو بیٹھو اللہ حافظ
اللہ حافظ جلدی کال کرناا